السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک ہلو ول کم السلام بھائی جان
سلام بائی چانس
بولیے نا بھائی جان کیا حال چال ہے
سب بڑھیا ہے بھ جن اپنا کہیے
میرا بھی سب خیریت ہے بھ جان کھانا کھا لے بھائی جان
ہاں بھائی جن کھانا کھا لے
کھانا میں
آج کھانا میں چاول دال بھنڈی کا سبزی اس کے بعد ایک کریلا کا سبزی اور اس کے بعد آم کا اچار
کیا آپ کو کریلا کا سب کیا آپ کریلا کا سبزی پسند ہے بائی
نہیں بھائی ج نے اتنا تو پسند نہیں ہے لیکن تھھوڑا ماترا میں کھائے ہیں آج
کیا آپ کو گاڑی چلانے آتا ہے بھائی جان
ہاں آتی ہے چانی ہمیں
تو چلیے نا گھوم کے آیا جائے بھائی جان
چلیے کہاں جانا ہے گھومنے
ہم کو تو من ہے بھائی جان ندی کے کنارے چلنے کا
ل ابھی تو دھوپ ہے شام کے وقت چلیے گا
ویسے وہاں کا موسم کس طرح ہے بھائی جان ج
ادھر کا موسم تو بڑھیا ہے ابھی بھی میں دھوپ نکلے گی
وہ بھائی جان کیا کیا آپ دھوپ میں نکلتے ہیں تو چھاتہ لے کے نکلتے ہیں بھائی جان
ہاں بالکل دوپ میں چھاتا لے کر ہی نکلتے ہیں ہم
ہم بھی بھائی جان دکھ میں نکلتے توھا
ہاں بالکل صحیح کرتے ہیں دھوپ میں نکل کرنا ہی چاہیے کتنا زیادہ دھوپ اگ رہا ہے
کیا پڑھائی ہوا ہے بھائی جان ہاں بھائی جان میرا تو سو کتنا گھنٹہ کرتے ہیں بھائی جن دن بھر میں
دن بھر میں یہی تین سے چار گھنٹے اور رات کو دو اڑھائی گھنٹے
کیا بھائی جان کیا کیا بنا لیتے کھانا میں بھ جان
کھانا میں ہم سب چیز بنا ہی لیتے ہیں چاول بنا ہی لیتے ہیں دال بھی بن ہی لیتے ہیں سبزی بھی بنا ہی لیتے ہیں ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں
کیا بھائی جان آپ کو پھل جی بھائی جان ہم ہر طرح کا کھانا بنا لیتے ہیں
اچھا بناتے بھین
جی بھائی جان نہیں آتا ہے کیا بنانے آپ کو
آتا ہے لیکن ہم سے بھی اچھا آپ بناتے ہیں
سکھا دے کیا کیا بھائی ج پیچھے سے کوئی چیز کا آواز نہیں ن جا رہا بولے بھائی جان پنیر سیکھیے گا کیا بھائی جان
ہاں سکھائیے
دیکھیے کیا کیجیے گاپ پ ن سب سے پہلے مارکیٹ جائیے بھائی جان وہاں سے ایک شاندار پنیر خرید کے لائیے پنیر کو لا کے باریکی سے کاٹ لیجے بھائی جان اس کو ایک کڑھائی پہ ڈال دیجے بھائی جان کڑھائی میں تیل ڈال دیجیے بھائی جان اس کو ہتی جی بڑیا سب جا جب پنیر بنا جائے تو اس کے بعد پنیر کو نکال کر ایک الگ پلیٹ میں رکھ لیجے گا بھائی جان اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ایک کڑھائی میں ہی اسی تیل میں تھوڑا سا پیاز ڈال دینا ایسا نہیں جتنا پنیر ہے اس سے تھوڑا زیادہ اس کے بعد لہسن پیسٹ لہسن مرچ ڈبک ادرک ہلدی مرچی پاؤڈر یہ سب ڈال کے بھون دیجے جب وہ گ رس جیسا بن جائے بھائی جان تو اس میں پنیر کو ڈال کے پورا بڑیا سے چلا دیجیے تھوڑا دیر بعد اپنے آپ بن جائے گا لیکن بھائی جان بھجا ہو اپن تھوڑا جا بھجا ہوا بنے تھڑا زیادہ اچھا لگتا ہے بھائی جان
صحی کہہ رہے ہیں آپ چلیے آپ جس طرح بتائے اس طرح بنا کے بنانے کی کوشش کریں گے ہم
ہاں بائی جان ب نہیں ہے گاؤ س طر بس بائی جانا اپ دو چک گاڑی
ہاں بھائی جن آتا ہے چلانے
کیا آپ گاڑی چلاتے ہیں تو کبھی گرے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی جان
کافی کافی بار گرے ہیں بھائی جنم
کیا آپ کبھی کوشش کیے اپنا گاڑی چلانے کے لیے چار چک کا
نہیں بھائی جین ابھی کوشش ہی نہیں کی ہے مطلب ابھی گاڑی ہی نہیں ہے ہمارے پاس چار جگ کاہ
تو بھائی جان آپ کتنے دنوں میں سیکھے تھے گاڑی چلانا
مطلب ہم ایک بیگ نہیں سیکھے تھوڑا تھوڑا چلاتے چلاتے سیکھ گئے
تو بھائی جانا آپ مطلب کہ قریب کتنے بار گرے ہوں گے گاڑی سے
گرے تو بہت بار ہیں یاد تو نہیں کتنے بار گرے ہیں لیکن بہت کافی بار گرے ہیں
ویسے بھائی جان اس پر بقرید میں کہاں ہے نا
اس بار بقرعید میں سوچ رہے ہیں کہ گاؤں آئے
تو کیا بھائی جان بقرریید میں گاؤں آئیے گا تو اکیلے آئیے گا یا کسی دوست کے ساتھ
نہیں دوست لوگ تو چلے گئے ہم ہی گئے
ا ہم بھی سر میں یہ پہ بھی لیتے چلیے
ہاں ضرور چلیے کت
کوئی بتائیے کتنا بجے جگتے ہیں بھائی جان
کیا کرے ہیں بھائی جن
کتنے بجے جگتے ہیں
ہم تو بہت سوری ہی آج جگ گئے تھے چھ بجے
اور کتنا بجے سے آتے ہے بھائی جان
ہم تو بہت سویرے ہی سو جاتے ہیں دس بجے تک
کل کتنے بجے سے ہوتے
کل لیٹ چ سوئے تھھی لگ بھگ ایک ڈھ بجے
ا اور بتائیے بھائی جان پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا
سب بڑھیا چل رہا ہے اپنا بتائیے
میرا بھی سب ٹھیک ہے بھائی جان
کر رہے ہیں آپ کتنے بجے سوئے ہیں
کس سھے چار بجے سے
چل نہیں آپ بتائیے امی جان کیسی ہیں
جی ج ہم رات کو ساھے چار بجے سوئے ابھی ساڑھے نو بجے جب ہے بھائی
چی ہاں بتائیے چلیے گا گھومنے باغیچے میں
ہاں بھائی یہان چلا جائے گا کیا آپ کی طرف گرمی ہے
ہاں اب گرمی تو دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے دوپہر میں بہت ادھک گرمی پڑتی ہے
ویسے کیا آپ کو باغیچہ لگانا پسند ہے
کیا
کیا کو باغیچے لگانا پسند ہے
ہاں بھائی جان پسند تو ہے
چلی یہ تو تو اچھی بات ہے ویسے کون سے پھل آپ کو سب سے ادھک پسند ہے اور کس چیز کا پیڑ آپ کو سب سے ادھ لگانے کا پسند ہے
سب سے ادک تو ہم یہی آم کا پیڑ لگائے ہیں کٹہل کا لگائے ہیں اور ایک دو لیچی کا پےڑ ہے السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک
او آا
اور یہ کیا ہوتا ہے کیلا کیلا کا بہت ادھ پیڑ ہے
جیسے کیا آپ کو بلی پسند ہے کہ کتی پسند کتا پسند
سب سے زیادہ تو کتے پسند ہے
کیا بھائی جان آپ کویں جانے کا پلان بنا
ہاں بنائے تو ہیں سوچے آپ کو بھی تھوڑا لیتے چلے چلیے گا
کہاں
گووا گھومنے
ہ چل گا
چلیے کب خنی چلیے گا
دو چار دن رک جائیے ویسے کتنا دن لگتا ہے گووا جانے میں
ایسے ایسے دس دن تو لگ ہی جائے گا گھوم پھر کر آنے میں
ا اب پہنچنے میں کتنا دن لگے گا کتنا دن
دو دن
چلیے چل چلے کیا ہو ہے جہاں سے چلا جائے
آپ کوھ ٹھیک لگے
چائے پی
ہاں بھائی جان پیتے ہیں چائے
ویسے آپ کو چائے پسند ہے یا کافی
چائے ہی پسند ہے
کافی کتنے پیتے ہیں کیا بھین
نہیں کاپی اتنا نہیں پیتے ہیں لیکن چائے مجھے بہت پسند ہے
کبھی مطلب انتر ملا ہے کافی اور چائے کا
ہاں کافی مطلب اس سے بیسٹ ہے لیکن چائے ہمارے صحت کے لیے اچھا ہے
تو کیا بچ چائے بنانے آتا ہے
ہاں آتا ہے
تو لال چائے کیسے بنتا ہے بھائی ج
لال چائے نہیں پیتے ہیں ہم
کیا آپ کو پسند نہیں؟
پسند ہے لیکن ہم نہیں پیتے وہ
دس آدمی کے لیئے کتنا لیٹر دودھ لگے گا چین
دس آدمی کے لیے کم سے کم اچھا چائے بنانے کے لیے آدھا لیٹر دودھ لگے گا
اور کتنا دیر میں بن کے تیار ہو جائے گا
یہیں دس سےیا پندرہ منٹ
ویسےپ کتنے بار چائے بنا لیے
کافی وور بنا چکے ہیں آپ بتائیے آپ بنا لیتے ہیں
اور کافی
کافی کبھی کبھی ب بھائی جان نا کو کافی چائے سے زیادہ پسند ہے لیکن پیتے کم ہیں
اچ چل نہیں اور بتائیے
ہاں سب ٹھیک کیا ادھر نگاہ ہے ہاں وجن ٹھیک سب ٹھیک ہے
سب نگاہ مطلب ختم ہو گیا اب ادھر نگاہ آنا ہے نہیں ہے اب
ویسے آپ کا عید کیسا گیا ٹھیک گیا
ہاں ٹھ گ
عید ملی تھی یا دیے تھے آ
عید ملی تھی
ویسے کتنے لوگ آئے تھے کافی لوگ آئے ہوں گے عید میں
ہاں کافی لوگ آئے تھے اگل بغل کے لوگ رشتے دار لوگ کافی اچھا لگا پریوار کے بیچ عید منانے میں بہت اچھا لگتا ہے
اور بتائیے اور سب کیسا چل رہا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے
ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے آپ کے یہاں سب کیسا ہے موسم سب کے سب سر
تو ہ گرم ہٹ والا کافی کڑا گرمی ہے دوپہر میں تو اور اس سے بھی زیادہ گرمی رہے گا شام کو تھوڑا کم گرمی رہتا ہے بھائی جان اور رات کتورہ ہوا چلتا ہے چیت موسم جیسے آپ کی طرف موسم ویسے آپ کی طر کا موسم کیا ہے
ہمارے یہاںاں تو اب تھوڑی گرمی ادک پڑ رہی ہے
ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت شکریہ امی جان کو میرا سلام بچہ دے ب بہت بہت شکریہ